ہیلو وعلیکم السلام سلام
اور خیریت
ہاں الحمد للہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے
بس خیریت ہے آپ بتاؤ
بند گوبی بنانے جا رہے
ہوں میں بھی آٹا گنی ابھی کھانا تو پک گیا ہے آٹا بھی گوند دی ج بس شوہر کا انتظار ہے شوہر کب آے یے کب کھائے لیے
کے گھر میں نا آٹے کا ڈبہ چھوڑا اس کے ساتھ چھنی بھی رہ گئی آٹا چھاننے اب اس کو بولنا پڑے گا
تو چھنی تو دے دے
ہوں ہوں ایسا لگتا ہے میرے کو کہ آپ کی چھوٹی بہن آپ کو بہت پریشان کرتی ہیں
نہیں میں اس کو پریشان کرتی
اچھا
کیا کروگی
ابھی میں سوچ رہیوں وہ روٹی پکاؤ پھر سوچ رہی ہسبینڈ جی پتا نہیں کب آئے گئے تو ہم نے سوچی گرم گرم روٹی ٹی بنا کے کھلاؤں
وہ ہمارے ہسبینڈ آ گئے تین وڑے پؤ کھا کے باہر
ارے باپ رے
بولی گرم گرم بڑے پاؤ بن رہے تھے کھا کے ائے
ہاں
میں وہ سو رہی ہوں
میرے والے تو کیا کرتے بت خود کھاتے تو کھاتے میرے لیے بھی یہ آتے اور بولتے آب کھانا مت بنا
ہوں باہر سلفش ہے
خود کھائے گیا اور میرے کو بولے گیا ہم کھانا مت بنا
میرے ہسبینڈ اتنے سلفیش ہے اکیلے باہر سے کھاکے آ جاتے ہیں ابھی اسی بھوک لگ رہی ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں میرے لیے بھی میرے لیے بھی ایک وڑا پاؤ لے آ
نہیں میرے والے کا خود کھات ے اور میرے لیے لے کے آ جاتے او ہو پھر کیا پات ہے ٹینشن ہی نہیں ہاں میں نے تو ایسے لگتا ہے اللہ نے جوڑی بنائی ہے اندا کوڑی والی تو بھی کھا میں بھی کھا دونوں کھا
اور ہماری کیا ہے لنگڑا لولے ہے
ہوں اکیلے کھا کے آ جاتے ہیں نا لنگڑے لولے ہی ہے
ہماری جوڑی
ابھی اماں کے یہاں نہیں جا رہے نا کام پہ
نہیں ا ادھر جا رہے
ارے میں کیا سوچ رہی تھی تو تم نے گھڑی دیے نا
او میشو پہ نا وہ آ رہا ہے کپڑے سکھانے والا ہینگر
ارے بتاؤ میں تو ایک وہ بھیجتی ہوں انسٹاگرام پہ وہ جو وال پیپر نہیں ہے ڈیزائن والے وال پیپر آتے ہیں
ہوں
پورے مطلب سیٹ کے ساتھ میں جو آ فرنیچر والے لوگ بناتے ہیں نا وال
ہاں تو کیا کرنا ہے اس کا
ہ تو وہ لے کے جا کے اور وہ سوفے والی دیوال ہے نا اس پہ لگانے کا
ارے نہیں میں بولیوں کپڑے کا نا
ہاں
کپڑے سکھانے کے لیے رسی نہیں باندھنا پڑے گا پھر وہ وہ ہینگر رہے گا
پتہ نہیں
تیرہ سو روپئے کا آرہا ہے
یہ دیکھ لینا نا بعد میں ٹائم پہ مطلب
حسین بولتا ضروری ہے کیا دینا ابھی اپنے پاس ہی نہیں ہے ہاں اگر میں باہر رہتا تو پانچ ہزار کا گفٹ کرتا تھا لیکن ابھی باہر نہیں ہوں سمجھ رہے
نہ ایسا مطلب وہ تھوڑی لوگ نے بولے کیا دیو مطلب کمپلسری ہے نہیں دینے کا کوئی ٹشن نہیں ابھی کتنے لوگ کو دعوت کریں گے بلائیں گے تو تھوڑی کوئی دیں گے
وہ نہ بولتے میں باہر رہوں گا تو پانچ ہزار کا بھی خریدو میں کچھ نہیں بولوں گا تیرے کو لیکن بولے اب اب میں ہوں نہیں اپنا گھر ہی کیسا چل رہا ہے معلوم ہے نا
کوئی ٹینشن نہیں ہے ایسا کوئی ضروری تھوڑی ہے پاگل ہے
کل رات کو ان کو بولی ملی ے بارہ سو کا آ رہا ہے خ دیتا تو سب کو پورا دن گھوموں تو بارہ سو کماتا
ہاں رے نہیں بولتے اپ بھائی کبھی ایسا نا ابا بولتے ہیں ابا تھوڑا ب ایسا خالی
ارے وہ پوچھ لیتے نا چار لوگ کے سامنے پھر شرم آتی
ابھی کل رخسار کے یہاں دعوت ہے کل اس کی اسکول بھی ہے
دعوت ہے
ہاں
کیا ہوا
بھائی کس چیز کی دعوت ہے
وہ اس کے ابا امرا کر کے آئے نا اس کی امہ کھانا کھلا رہی ہے اور
ابھی کل وہی اوپر جانے کا یہ سوچ رہ دعوت تو دے دیے آواز نہیں آ رہی ہیلو بالکل آواز نہیں آ رہی
آواز نہیں آ رہی
ہاں ارہی ہے بولو
ہاں ابھی آ رہی نا
ہاں ارہی ہے
پوزیشن میں الگ ہوگئی موبائل
اچھا ارے نہیں بابا چار سو بچے رہتے کسی کے پچ پانچ بچے رہتے کیسا لوگ ان لوگ کو ہینڈل کرتے پتہ نہیں ہمارے سے تو ایک ہی نہیں ہینڈل ہو پاتی ہے اکیلے دس کی ہی دس کے برابری کرتی دس بچے جیتتی برابری کری گ
پانی کا کتنا مہینہ چل رہا ہے
آٹھ
نہیں
اس کی پانچ نومبر
آ وہ کہ کرا رے
نہیں اس کا وہ ٹریٹمنٹ والا بچہ ہے نا سات آٹھ سال میں ہو رہا ہے ابھی لڑکی لوگ کو ہینڈل کرنے میں ایک بھائی آنا چاہیے
اچھا
توڑنے کے لیے
توڑنے کے لیے نہیں رے میرے بچھے نہیں ہیں اتنے مستی کے بکرے
باں میری تو بہت بڑی کندا ہے اب میں برتن دھو رہی ہوں میرے کو بولتی ہے آپ گھس کے دو میں کھنگا لوں گی اور پورا ٹکی کا پانی بھا لوں گی
اب اسکول کا دیکھو کل کیا مسلہ
ہے نا کل اسکول اور بولے ہے کہ وہ جو فیس کاڈے ہے نا دییےنا فیس کارڈ فیس کارڈ منگائے ہیں ایک کیلنڈر بھی دیے ہیں کیا میرے کو کیلنڈر اور ڈرائنگ بک نہیں دیے ہیں
اچھا سفیہ کو مراٹھی کی بک
میری کیلنڈر اور ڈرائنگ بک نہیں ہے علیزا کے
ہاں سوفیا کی بھی نہیں ہے ڈرائنگ بک نہیں ہے سوفیا کی
اچھا میری بیٹی کو نا میں نے پاپ کارن بنا کے دی تو میرے کو بولی مما موبائل دے دو میں موبائل دیکھ دیکھتے پاپ کارن کھاؤ نگی میں بات کرنے لگ گئی تو پاپ کارن کو ڈھانپ کے رکھ دی جب میں اس کو موبائل دوں گی جب وہ کھائے گی اور
سب ٹھیک ہے آٹا بم ہے
میں نے آٹا گوند کے رکھ دی میں سوچی ابھی ذرا کپڑے اپڑے نہاوں منہ ہاتھ دھوں کپڑے چینج
نہیں تو یہ کھا کے آ گئے نا ابھی کھائیں گے بھی نہیں اگر بنا بھی تم نہیں تو کھائیں گے
ہمم سوچ رہی کپڑے اپڑے چینج کروں فون کروں آدمی کو کب آتے ہیں انہو صبح نکلے ہیں دس گیارہ بجے سے رات کے دس گیارہ بج گئے
لیٹ لیٹ ہو گیا نا سو کے اٹھی پھر اس کا ناشتہ وائٹ بجے نہائے دھوئے بچے لوگ کو نہلائی دھلائی پھر بچے کا کھانا کھاتے ہیں
ہاں
وہ بڑی والی اس کی لڑکی آ جاتی وہ اوپر رہے نا
وہ روز آ جاتی کیا
ارے وہ لوگاں ادھر چلے گئے تو وہاں سے ابھی وہ لوگ کدھر رہ کیا نہ وہاں پہ جانے والے تھے تو ادھر سے کچھ مسئلہ ہو گیا کھڈا وڈا ہو گیا ہے روڈ بند ہے اولا سے جاتے ہیں نہ بارش روڈ بن رہی ہے پھر ادھر سے ادھر آے
اچھا جی
ہمیں ڈلیوری ادھر کرانے
پرگنینٹ ہے کیا
ہاں
کتنے بچے پیدا کر لیتی ہو
ہو بھی رہے ہیں فٹافٹ فٹافٹ
ہاں نا جس کو چاہیے اس کو ہو رہے نہیں اور جس کو نہیں چاہیے اس کو دنا دن ہو رہے بچے
ہاں پہلا جب ادھر سے د ادھر گئی
اور اپن سوچتے اللہ ہم لوگوں نے ایک ایبوشن کرا دیے بول کے اللہ گناہ دے رہا ہے
ہاں نہیں وہ کہاں پہ گئی تھی کیا تو وہاں پہ گئی تو وہاں پہ ایک اس کا مس گیرج ہو گیا پھر اس کے بعد میں ایک لڑکی ہونے کے بعد میں دو دو مس گیرج ہوگی تو وہ لڑکی دو سال کی تیسرے رننگ میں چل رہی ہے اور ابھی پھر آٹھ مہینہ پرگنینٹ سے بھی ہے سات آٹھ مہینہ تو بولتے دو مس گیرج ہوگیا